ج ہے
وعلیکم السلام بھائی جان
ہیلو
ہلو
ہیلو
ہلو بھائین آواز نہیں آ رہی آپ کی ہلو
ہیلو
ہاں ہلو ہلو ہلو ہلو جی بھائی جان آواز ج رہی ہے آواز جا رہی ہے چلیے اور بتائیے کھانا پینا جی بھائی ہم سب خ آپ اپنا بتائیے نا کھانا پینا کھا لیے
جی بھائی ج سب کھا لے ابھی کھا کر آئے ہیں تھوڑا اوپر چھت پہ بولے بھائی یہ سے بات کر لے کھائےیں کھانا تھڑا چاول کھائےیں چکن کھائے سلاد تھوڑا چٹنی کھائے
اور چکن بنا ہم تو بائی جان آج ہم تو ناشتہ کیے تھے بھائی جان تو چاول کھائے اور انڈا کھائے
او چاول انڈا بس اور کچھ
جی نہیں بھائی کیا آج کافی دنوں بعد بھائی جان آج کافی دیر تک جگے کل چھٹی ہے کیا
نہیں بھائی جان آج تھوڑا جنے نیند لگ نہیں رہی تھی آپ کو یہ کہیں بات تو کر لے نیند نہیں لگی اس لیے آپ کو بات کیے ہیں آج تھوڑا کافی تھوڑا موڈ تھوڑا خراب تھا آج تو نیند آنے رہی ہے اس لیے کہیں آپ سے بات کر لے تو ٹھنڈا پینا آج پیے کہ نہیں روز آپ ٹھنڈا پیتے ہیں
جی بھائی پیے چھوٹا والا پیا بھائی ج بہت کم پیے بھائی ج اس بس مزہ نہیں آیا بھائی جان جو اور دن آتا تھا نا آج مزہ نہیں آ
تو آ چکلیٹ کنے کی نہیں
ارے نہیں بھئی، آج بس بسکٹ کھا کے کام چلایا۔ چلا لیے بھائی جان چاکلیٹ بہت مہنگا ہوتا ہے بھائی جان ساھ روپے میں ایک دیتا ہے روز دن کھا رہیں گے بھائی جان تو سمجھ رہ دس دن میں چھ اٹھارہ سو روپ لگے گا
ا تو سستا بھی ملتا ہے سستا والا کائیے مہنگا والا رو
ارے د نہیں بائی سستا والا میں ہوتا وہ گلتا جلدی نہیں ہے بھائی جان اس میں مزہ نہیں آتا ہے وہ جو مہنگا والا ہوتا ہے نا بھائی جان چھوٹا اا تھا لے د کافی جلدی جلدی پگھلتا ہے اور اس کو ایک آرام سے چل جاتا ہے بھائی جان آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پینتالیس منٹ آرام سے چلا لیتے ہیں
جی
اور سس والا سستا والا ہوتا ہے تو بجن وہ پتلا ہوتا ہے اور ٹھیک وہ بھی اس کا بھی سواد ٹھیک ہوتا ہے بھ جان پر مزہ نہیں آتا ہے وہ والا
تو آ کے سائڈے فالوودا سب نہیں ملتا فالودا کل فی رہا اور مل سے گور نہیں ملتا ہے
ا بجن بیچ میں تو لایا تھا لیکن اب نہیں ملتا بھن کافی مہنگا بچتا ہے بھجن لاتا ہے ن تو شہر سے شہر میں جب بیس روپے عجیب دیتا ہے بھائی جان کسی کو بیس روپئے دیتا ہے کسی کو تیس روپئے دیتا ہے ایک ہی سمان ہوتی
جی ہمارے یہاں تو تھوڑا بالل بڑھیا ملتا ہے سستا ہی ملتا ہے فلودا تھوڑا ملائی مار کے سب پلودہ قسم کاجو ملا کر سب دیتا ہے کہ یہاں فالودا ملتا ہے کہ رابڑی کے ساتھ فالوودا اور کاجو کسمی اور
جو جو گاڑی ہوتی ہے نا جو گاڑی پہ بیچتا ہے وہی پھالودا والا بھی آتا ہے بھائی جان اور مطلب کہ جانتے ہیں کیا پر ایک ہی سامان ٹھیک ہے بھائی جان آپ اس غلط سے کہ دیجیے گا تیس والا دینے کے لیے تو وہ بیس والا چھوڑ کے وہی بیس والا سامان تیس روپ میں دے دیتا ہے اور وہی کوئی بیس روپئے لے جانے بھا ئی جان تو وہی سامان بیس روپ جی بھائی جان سب کو الگ اسی لیے گپ سے آتا ہے میں نے آپ بولیے گا تو بولے گا یہی چیز والا ہے
جی تو بنگلور اب کب جار ہے ہے بنگلور آ گئے آپ نا
ہاں بھائی جان بنگلور سے تو آگ چلیں گے بھائی جان چلیں گے چلیں گے چنتا نہ کریں
کتنا مہینہ تک رہ کے آئے ہیں بنگلور میں
ایک ایک مہینہ تو رہ بھائی جان سمجے بھائی جان کافی پیڑ پودے بھی ہے بھائی
ہاں
سب سے اچھی بات ہے بھائی جان وہاں پہ آسانی پانچ وے دن گھر دیکھنے کو مل جائے
ہلو
ہاں بھائی جائے اور بتائیے نا کھانا پینا کیا ہو رہا ہے
اد بت وک کھا لیے کھانا پینا
چلیے تب تو اچھی بات ہے اور بتائیے کوچنگ جتے ہیں
ہ ابھی تو نہیں جا رہے جانے کا پلان ہے سوچے ایک تاریخ سے جائیں گے کچنگ
ابھی توک جا ہی نہیں رہے ابھی جائے نہیں رہے بھائی جان کی ابھی مطلب ابھی نہیں گئی ا بیوار
نہ ابھی نہیں گیا ہے ایک طریح سے سوچے جائیں گے ہ دوست اپنے عادل سے بات کیے تھے کو تھے جانے کے لیے بول رہا ہے ٹھیک ہے ایک تھا اسے اس کا بھی ابھی بند تھا بند چل رہا اس کا کوچنگ بولے تھے چلنے کےے بولا ہے ٹھیک ہے ایک طرح سے چلنا
جی بھائی جان ادھر عید اور بقرعید یہ سب آ رہی تھی تو سارے لوگ اسی میں پیا کیا
تو آپ جا رہے کہ نہیں کوچنگ اور
نہیں بائی جان تو ایک تین د نہیں ہی کیا دیکھیے کیا ہوتا ہے؟ ابھی پر ہی نہیں رہے بھائی ابھی اتنا سمے نہیں مل رہی ہے بھائی جان سمے ملے تب نا پتا نہیں بھائی جان سم اچانک اتنا الیونھ میں سم ملتی تھی بھائی جان الیونتھ پورا فری تھے تو اس سمے کو چھا ہی نہیں ابھی آگیا اچانک بھائی جان
تو کیا لگتا ہے اس سال ہو جائے گا نکل جائے گا تیاری ہو رہی ہے تیاری چ
نکلے گا کیوں نہیں بھائی اگر ضرور پوڑا تو چھوڑ دیا جائے گا بھائی جان اوریا ضروری ہے یہ مطلب زیادہ یہ سب تھوڑی ضروری ہے
جی تو پڑھائی پہ دھیان دیا جائے گا نا
جی بھ جان ابھی مطلب کہ ہم کو لگ رہا ہے کہ نکال لیں گے ابھی سوچ رہے ایک مہینہ اگر سمج دے دے تو ہو جائے گا بھائی جان
ایک منٹ ابھی تو ابھی تو ٹائم ہے ابھی تو سات سات چھ منٹ ٹائم میں نکل جائے گا رہا تو ایگزام نکل ہی جائے گا
جی بائی جن مطلب کہ ہم کچھ کرئر کے لیے ہی کر رہے بھ ج کی تھوڑا کچھ خریدا وردا جائے بھ ج تھوڑا کچھ چلانا سیکھ جائے تھوڑا انٹرنیٹ کی جانکاری اچھے سے ہو جائے بھ جان ٹھیک ہے ہم کو تھوڑا سستا سویدھا رہے گی
وجان میں تو اب تو ٹینتھ کلاس میں تیز تھ ناان میں تو آ کو آتا ہی ہے گان میں تو آپ کو دقت نہیں ہوگ
نہیں بھ جان دیکھیے دقت کوئی بات نہیں ہے ہم کو نا کچھ بنانا ہے بھ جان وہی تھوڑی سی بس میتھ کی میتھ سیکھنا ہے بھ جان سمجھے جو چیز سے بھگتے ہیں وہی چیز سیکھنا ہے
میتھ میں تو ٹینت میں بھی میت میں تو تین م ہم کو بھی دقتیں تھی مھ اس میں تھوڑا دھیان دینا کیونکہ میتھ مین لی ہے ٹ
ہاں میرا بھائی جان میرا تو ٹھ میں سب سے میتھ میں ہی آئی پچم اکثر اور نمبر ہے ج بے
تو میتھ میں دقت نہیں ہوگی تو بولتے نا
نہیں بھائی جان دقت جانتے ہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے بھائی جان ہم کو جہاں آگے کرئر بنانا ہے نا بھائی جان وہی پہ مطلب کہ جو چیپٹر میھ کی ہے نا بھائی ج جو پار وہ ہم کو پڑھنا نہیں ہے وہ ہم کو پڑھنے سے کافی ڈر لگتا ہے اور وہی جی ہے بھ جان وہی چیز کرنے والا الجیبرا یہ سب ہوتا ہے ڈسین والا ہم کو کافی اس پہ مطلب ہم کو صپ اس کو بنانا نہیں چاہتے اور وہی چیز پنا ہے
وجان میں تو آپ کا ٹھیک ہی اچھاان میں ت لیے ٹویلتھ میںان میں تو دقت نہیں ہوگیان تو آپ کافی اب ت آج سے تین میں آیا تھا اپنا نمبر ن
جی بھ ج نہیںگان تھوڑی کیمسٹری کا جو فارمولا فارمولا ن میریکل ہوتا ہے نا بھائی جان وہ تھوڑا حالت خراب کر دیتا ہے مطل باقی سب تو ٹھیک ہے
ہاں باقی سب سبجیکٹ تو سب ٹھیک ہی ہے میتھ میں بھی تو ہو ہی جائے گا تھوڑا اس میں ہوتا ہے وگان میں چتر بنانا پڑتا ہے فرمولا سب تھا وہ سب تھوڑا دقت ہوتا ہے ان میں کٹھن ہوتا ہے اس کو بنانے میں دقت ہوتا ہے باقی سب تو لکھنے میں تو کوئی د دقت ہوگا
جی بائیے بالکل صحی بات بے وہی نہیں میر کل اور مطلب چتر بنانے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے اور گنیت میں زیادہ تر ہم کو وہ جو ایک س یہ سب آتی ہے نا بھائی جان ڈ سمل والا ایک س یہ سب کافی دقت ہوتی ہے بھ جان کیونکہ ہم سک کلاس میں اتنا دھیان ہی نہیں دیے تھے ون سے لے کے سک کلاس تک میں ہاں بھ جان ون سے لے کے سک کلاس تک اتنا میتھ پڑے ہی نہیں تھے سمجھ لیجیے بھائی جان اتنا کمزور تھا
تو انی اب تو آف لائن کوچنگ نہیں کیجے گا صرف آن لائن نہیں کیجیے گا آن لائن سی پڑے گ نا
جی بھائی اب دیکھتے ہیں بھائی ضرورت پڑے گی تو ک لوں گے ابھی ج ابھی بول نہیں رہے ب ابھی سم ہی نہیں مل رہی ہے بھائی جن سب سے بڑی دقت یہ ہے
تو لائبریری سن لائبریری ڈھونڈ رہ لائبریری مل گیا
جی بھائی لبریری میر نے ایک مہینہ ختم ہونے والا ہے وہاں پہ بھی نہیں گیا بوں کا پیسہ برباد ہوگی
جان گئے تھے نا
جی پیسہ تو جمع کرا ہی دی اسے
تو لے کے جمع ک کہاں کیے تھے ادھر شہر میں آئے تھے لائبریری کے لیے نا
نہیں بھائی جان میرے طرف بھی ہے مطلب کہ پانچ کلو میٹر دور
جی تو پیسہ سب جمع کر دے دن گئے نہیں
نہیں کچھ دن گئے مانیے نا مشکل سے سات آٹھ دن گئے بھائی
تو ابھی جا نہیں رہے ابھی اب ابھی نہیں جا رہے ہیں نا
جی بھ جان اب تو ختم بھی ہو جائے گی ایک تاریخ اور جانتے ہیں بھ جن لائبریری میں دقت ہوتا ہے اتنا نا شانت ماحول ہوتا ہے بھائی جان کہ ند آنے لگتا ہے اور کوئی کوئی بولنے والا ہوتا ہی نہیں ہے
ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بات میں بات
چلیے خدا آپتی بھائی